یک
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی جناب خیریت سے ہیں
الحمد للہ خیریت سے ہے
اور آپ کے والدین
الحمد للہ ہمارے والدین بھی خیریت سے ہیں اور سنائیے آپ کے والدین
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے جی ہمارے والدین بھی خیریت سے ہیں اور جناب ناشتہ وغیرہ ہو گیا جناب
جی ناشتہ وغیرہ تو نہیں اب جو ہے نیمبو کی شکنجی بنا کر پی ہے الحمد للہ مزہ آ گیا
چلیے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے کیونکہ شدید گرمی میں نیمبو کا شکنجی ٹھنڈے پانی کا ہو تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے
بے شک بے شک صحیح فرمایا آپ نے کہ گرمی کا موسم میں ٹھنڈی اگر سیزیں استعمال کرے تو الحمد للہ پیٹ میں جو ہے جیسے گرمی رہتی ہے نا تو وہ گرمی ختم ہو جاتی ہے ٹھنڈی چیزیں پینے سے ٹھنڈی چیزیں کھانے سے
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب بہت اچھی چیز ہے جناب بہت اچھی چیز ہے اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے پانیوں میں کہ پانی پینے کے بعد جو سکون ملتا ہے انسانوں کو سمجھیے کہ ان کو دنیا کی ساری چیزیں مل گئی آپ پیاسے کو پانی پلا دیجیے وہ مطلب کہ آپ اس کو دائیں دیں گے طرح طرح کی دائیں دیں گے کیونکہ پانی میں ایسی تاثر اللہ نے رکھی ہے جناب
جی بالکل صحیح فرمایا تھا
اس کا آجر بھی اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے کہ کسی پیاسے کو پانی پلانا
الحمد للہ ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا دیکھیے ہم آپ کو جیسے کہ آج ایک واقعہ بتاتے ہیں ہمارا دیکھا ہوا بھی ہے اور سنا ہوا بھی ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے ان کی لوگ باگ جو ہے انسان انسان کو نہیں سمجھتا جیسے کہ کئی بار جیسے کہ اگر انسان بول دینا کہ وہ نیچی جو ہے نیچی سماعت کا ہے اور وہ اونچی سمات کا ہے جیسے کہ الحمد للہ ہمارے ہمارے اس میں تو خیر ہوتا نہیں لیکن کئی کئی لوگ باغ ہوتے ہیں ایے تو ان کا پانی نہیں پیتے ان کا کھانا نہیں کھاتے
بالکل بالکل صحیح بات جی جناب یہ تو جی جی یہ تو بہت اچھی بات آپ بتا رہے کہ یہاں تک کہ دیکھیے اب دوسروں کی کیا بات کہ یہاں تک کہ اپنے رشتے دار ایسے منہ مور لیتے ہیں جناب کہ آپ کے یہاں کھانا پسند نہیں کرتے ہیں آپ کے یہاں پانی پینا پسند نہیں کرتے ایسے ایسے رشتے دار ہوتے ہیں جناب کیونکہ دیکھیے ہم لوگوں کو کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں کوئی سبزی اچھی بنائے تو اپنے پڑوسیوں کو بھی پہنچائے اللہ نے ایک کا حقوق رکھا ہے جناب ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے جی جی
جی دیکھیے جناب کئی بار کیا ہوتا ہے ہم کو آپ کو بتا رہے تھے کہ جو ہے جب پیاؤ پانی وغیرہ پہ جو پیاؤ جو رہتے ہیں پانی کے تو دیکھیے اس جگہ تو جو ہے جب پانی کی پیاس لگتی ہے نا تو انسان اس جگہ تو جات سماج کو دیکھتا نہیں ادھر جگہ تو مطلب کہ اس چیز کو دھیان نہیں دیتا اور جب اس کو فیس ٹوفیس دیکھ لے تب اس جگہ پہ مطلب جاتی کو دیکتا ہے غریبی کو دیکھتا ہے کہ یہ تو الگ سماج کا ہے اور یہ جو ہے یہ تو غریب آدمی ہے اس کا تو پانی پینا بھی ہم کو اچھا نہیں ہے تو ایسے رہتے ہیں ویسے رہتے ہیں تو دیکھیے بہت ہی کمیاں نکالتے ہیں لوگ باگ تو یہ غلط ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح بات جناب بالکل بالکل درست فرما دیکھیے پانیوں کی جہاں تک بات ہے کہ پانیوں میں لوگوں کو بھید بھاؤ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پانی دیکھیے اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ آپ پانیوں کو بانٹ نہیں سکتے ہیں یا پانیوں کو پانیوں میں ذات کی وہ ذاتی واد نہیں نکال سکتے کیونکہ دیکھیے مثال کے طور پر پے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ذاتی واد کر رہے ہیں خدا نا خاصتا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ آ جائے حادثہ پیش آ جائے آپ وہیں پہ بے ہوش ہو جائیں تو آپ کو پانی پلانے والا کوئی غریبی ہو نیچی ذات کا لوگی ہو تو کیا آپ اپنی جان بچانے کے لیے پانی نہیں پئیں گے اس کے ہاتھ سے بالکل بالکل پییں گے بالکل پییں گے تو اسی لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جاتی واد کیا ہے جناب پانی پینے کی چیز ہے ہم ہم
جی
ہم سب بھائی بھائی ہیں ہر ایک کا مطلب کہ مطلب کہ ہر ایک کو دیکھیے ہر ایک سے خوش ہوں کیونکہ ہر ایک کو دیکھ کے خوش ہونا بھی
الحمدللہ بے شک صحیح فرمایا آپ نے ہر ایک کو دیکھنا بھی ایک طرح سے محبت کا پیغام دیتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے اچھے اخلاق سے باتیں کرنا دیکھیے اسی سے محبت بڑھتی ہے اسی سے رشتے داری بڑھتی ہے اسی سے ہی دنیا چلے گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہیے نماز کے لیے دین کی تعلیم کے لیے اگر نماز اور دین کی تعلیم کے لیے اگر ا جو ہے دعوت دیتے رہیں گے تو الحمد للہ کی جو ہے ہمارے ملک میں کبھی نفرت نفرت وغیرہ لڑائی جھگڑے جو ہے یہ ہونا بالکل بند ہو جائیں گے
بالکل بالکل صحیح بات ہے جناب بالکل بالکل درست فرما رہے ہیں جناب کہ اللہ کا دیکھیے اب اللہ کی ایسی نعمت ہے رشتے دار جو ہیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھنا چاہیے معاشرے میں لوگ ہیں اس سے اچھا سلوک رکھنا چاہیے حسلے سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات فرمائے کہ ہر ایک انسان سے اس نے سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے کیونکہ ہر انسان آپ کے بھائی ہیں ہر انسان آپ کے بھائی ہیں اسی لیے ہر ایک سے اچھا سلوک رکھیں خاص کر کے جو ہے پڑوسی کا جو حق ہے پڑوسی کے حقوق کو ادا کرے کیونکہ دیکھیے آپ کے پڑوسی ہی ہیں کہ آپ کے رشتے دار اگر دور رہیں تو اگر آپ آپ پہ خدا ناخاستہ کوئی مصیبت عائد ہو رہی ہے تو تو آپ کے مطلب کہ پرسینہ حال جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پڑوسی ہوں گے نہ کہ آپ کے رشتے دار ہوں گے آپ کی تکلیف میں پوچھنے والا کون ہوگا سب سے پہلے آپ کا پڑوسی ہوگا یہ اسی لیے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے جناب
الحمد للہ ماشاء اللہ صحیح بات ہے صحیح فرمایا جی دیکھیے جناب اگر جو ہے ہم ہمارا پڑوسی ہے اگر مانو کہ وہ کوئی بھی ان کے ہسبنڈ یا ان کے وغیرہ اگر گزر رہا ہے وہ اکیلی ہے ان کے بیٹے وغیرہ اگر جو ہے روٹی وغیرہ اپنا کھانے پینے کی کچھ نہیں پوچھتے اگر مانو کہ اگر پڑوس میں آپ رہتے ہو اگر آپ جو ہے اس کو کھانے کی پوچھیں گے پانی کی پوچھیں گے تو الحمد للہ جو ہے آپ اللہ بہت ثوااب آتا فرمائے گے کیونکہ جو ہے اور آپ کو تعریف کریں گے پڑوسی اور کل کو کوئی رشتے دار وغیرہ آئیںے نا تو اس کی جو اکیلی ہے اس کے رشتے دار وغیرہ آئیں گے تو دیکھیے وہ ا مطلب آپ کی آپ کی خود کی تعریف کریں گے اور جو ان کے ان کا جو لڑکا ہے خود کا اس لڑکے کی برائی کریں گے کہ تمہارے لڑکے کے پاس میں اللہ تلا نے اتنا مال دیا ہے جو ہے آپ کا خیال نہیں رکھتا بالکل آپ کو کھانے تک کی نہیں پوچھتا اور جو ہے اللہ تلا کا فرمان ہے کہ اللہ تلا نے آپ کو اچھے پڑوسی دیے ہیں تو آپ کا خیال رکھ ہیں مطلب پانی بیماری ہاری بیماری دکھ تکلیف کا تو ال الحمد للہ دیکھیے اللہ تلا خوش ہوتا ہے لیکن کئی کئی ہم نے دیکھا ہے جناب کی ماں باپ کو جو ہے اگر ماں اکیلی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے مطلب بالکل اکیلا چھوڑ دیتے ہیں کہ الگ الگ بنا الگ رہے الگ کہو اور کچھ بھی نہیں پوچھتے کئی کئی ایسی جگہ دیکھا ہے یہ بزرگ لیڈیز جو ہے اپنی پینشن سے گزارا چلاتی ہے
بالکل بالکل صحیح بات جناب دیکھیے وہی تو جی بتائے نا کہ مطلب کہ کوئی کوئی ایسی اولادیں ہوتی ہیں جناب کے اپنے بیوی بچوں میں ای سے اس طرح مگن ہو جاتا ہے کہ اپنی ماں کی محبت کو بھلا دیتا ہے اپنی ماں کی پرورش کو بھلا دیتا ہے جناب کہ ماں نے اتنے پیار سے اتنی محبت سے ماں نے پلی تھی اس کو بھلا دیتے ہیں
جی دیکھیے ہمیں تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے ان چیزوں کا دیکھیے اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری پیڑھی ہمارے بچے بھی دیکھیں گے ہمارے جو ہے بچے وغیرہ دیکھے ہیں کہ ہمارے دادا دادی جان کو ہمارے امی ابو ایسے رکھتے ہیں اس طریقے سے پانی وغیرہ کھانے کی کچھ نہیں پوچھتے تو کل کو دیکھیے جو پوتا پوتی جو ہوتا ہیں نا پوتا پوتی جو ہوتا ہیں ان کو دلوں میں دادا دادی کے لیے بہت محبت ہوتی ہے ان کو دیکھا نہیں جاتا تو دیکھیے وہ کبھی بھی کبھی جی
دادی کی ایسی نعمت ہے جناب کی جس کو نصیب ہو جائے اس کی زندگی سور جاتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ دیکھیے ہماری زندگی میں تو ہمیں اللہ نے دادا نصیب فرمایا دادی کو تو ہم دیکھے بھی نہیں لیکن اللہ کا فضل ہے جس کو اگر دادا دادی نصیف ہو جائے ہم تو یہی کہتے اس کی قدر کرے کیونکہ دیکھیے وہ بھی بھی مطلب کہ وہ بھی مطلب کہ آپ کے والدین کی طرح آپ پہ اتنی شفق اور مہربانی کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کے والد محترم والدین والدین کو اس طرح محبت سے رکھتے ہیں اسی طرح آپ پہ بھی محبت اور پیار بانٹتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی اچھے ہاں بہت ہی اچھے اخلاق مند ہوتے ہیں کیونکہ اسی لیے دیکھیے کہ مطلب کئی سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے دادا سے کبھی الگ نہیں ہوتے ہیں دادی سے الگ ہونے کے بعد رونے لگتے ہیں جیسے ایسی محبت ہوتی ہے جی
بے شخ سی فرمایا آپ نے بالکل حضور ساہی فرمایا دیکھیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی جو ہے ہمارے ا ابو زان کے لیے محبت عطا فرمایا اور انہیں جو ہے کوئی پریشانیاں وغیرہ میں جو ہے کبھی پریشان نہیں رکھ کہ انہیں ان کا اگر ٹائم ایسا آ جائے تو ان کو ہر ان کی ہر پریشانیوں کو سمجھے ان کو دیکھے ان کے کھانے پینے کی پت نہیں ہو تو کھانے پینے کی ویوستھا کرے اور انہیں دکھائے
ج جی جی بالکل بالکل چلیے آپ نے بہت اچھی بات بتلائی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ پھر بات ہوئی خدا حافظ
دے جک اللہ حافظ
اللہ وعلیکم السلام